ہ واللو کل چال ہے بڑے دن بعد یاد کیا
ہیلو
ہاں السلام علیکم بھائی کیا حال چال ہے بڑے دن بعد یاد کیا
السلام علیکم بھائی جان سب خیریت ہے اپپ نے کہیے
اللہ کا شکریہ بس اج بیٹھا تھا تو پرانی یادیں تازہ ہو گئی بھائی جان سوچا تم سے تھوڑا گپ شپ کر لوں اور بتاؤ کیا دن اج کا کیسا گیا
آج کا دن بڑھیا گیا ہے اپنا کہیے
ہاں میرا بھی کافی بڑھیا گیا بھائی جان اور بتاؤ وہاں کا موسم کس
یہاں کا موسم موسم دن میں تو کافی دھوپ تھا ابھی تھوڑا ٹھیک ہے وہاں کا موسم کیسے
ا یہاں کا بھی موسم م بھائی جان دن میں کافی دھوپ تھا دوپہر میں بھی کافی دھوپ تھا کڑی گرمی تھی اور ابھی تو ٹھیک ہے بھائی جان ابھی تو گرمی نہیں ہے لیکن ہا بھی آج نہیں بڑھ رہی ہے باقی دن کے طرح ویسے بھائی جان کھانا اور کھانا کھا لی ہے
ہاں کھا لی
او آج تو ہمارے گھر میں زبردست کا خوشبو آ رہی ہے بھائی جان کھانا کی ویسے آپ کیا کھا ہے کھانا ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو
ہیلو بھائی جان
ہاں بھائی جان کہاں چلے گئے تھے بول رہا ہے کہ کھانا کیا
کھائیں کھسی کا کھسی کا ماس اور چاول سلاد یہی کھائےیں
او اچھا لگا ہے کھا کر
ہاں بہت کیسا لگا اپ کا
پیٹ برگیا ہم تو کھاۓ بھائی جان چاول مچھلی اور تھوڑا بریانی بنی ہے اور سبزی بنی تھی بھائی جان
چلیے اچھا لگا کھانا آپ کو
ہاں بھائی جان ہم کو تو کافی اچھا لگا ارے بھائی آپ جو کھائے کھانا مٹن اس کے سنتے تو پھر بھوک لگ گئی ہمیں توم یاد آپ کو یاد ہے کہ ہم ایک بار پچھلی بار جب ہم لوگ ڈھابے پر کھانا کھاتے تو اس کی ٹیسٹ کتنی اچھی تھی
بہت اچھی ٹیسٹی بھائی کیا بتائیں اپ کو بھائی نے
او اور ب بتے بھائی جان کویں گھومنے کا من ہے یا نہیں
اب گھومنے کا تو من ہے یہی سوچ رہے ہیں سوچ رہا ہے کہ منالی شملہ گھوم کر آیا جائے
ہاں بھائی جان ہم کو بھی کافی من ہے گھومنے کا بھائی جان اور کیا کیا گھومنا ہے بھائی جان آپ کو
کشمیر منالی اور شملہ اوٹی دارجلنگ گوا چار پانچ جگہ ہے ہمارا پسندیدہ
ہم تو سوچ رہے تھے بھائی جان یا تو گاؤں جاؤ یا تو پہاڑوں پہ جاؤ گاؤں کی تو بات ہی الگ ہے وہ کھیت اور کھلی اور تاجگی کا اغاز بھائی جان کہا کوئی اب ملتی ہے میں تو گیا پہلی بار جب میں گیا تھا تو راستے میں بڑی مشکل ہوئی تھی پر مادہ بھی بہتر تھا بھائی جان گاؤ پہ سمجھے ہو
گاؤں کا بھائی جان کیا کہیں
ا ویسے آپ کو مزہ آتا ہے بھائی جن گاؤں میں
گاؤں میں تو بہت اچھا لگتا ہے
اپ ابھی کہاں ہے بھائی جان گاؤں میں شہر میں
ابھی ہم گاؤں میں ہیں
پسند نہیں اپ کو کیا
میں صحت پسند ہے لیکن اچھا گاؤں میں لگتا ہے سب سے اچھا
او ہم کو لگا کہ آپ کو شہر پسند نہیں تھا
نہیں سات پسند ہے لیکن گاؤں کا جو بات وہ کھ الگ ہی ہے یہاں کا جو مٹی کا خوشبو ہے کے جو دوست ہے یہاں کے جو باغیچے ہیں یہ سب بہت اچھے ہیں
ویسے بھائی جان اس بار تہوار کہاں بنانا ہے بکری
سال کا تہوار امی اور بھو کے ساتھ ہی یہی گاؤں منایا جائے اپ لوگوں کے ساتھ
ا بھ جان تو آئیے گا گھر پہ اس بار
ضرور ائیں گے
اپ اس سے بھائی کھلائیں گے
ٹھیک ہے ضرور آئیں گے ہم
اور ابھی کافی دن رہنا ہے گاؤں میں یا پھر چلے جانا ہے سفر
بس یہیں کچھ چ پانچ چھ مہینے اور
اھا ابھی پانچ چھ مہین گاؤں میں رہنا ہے نا
ہاں
پڑھائی کیسے چل رہی ہے بھائی
پڑھائی بہت اچھی چل رہی ہے بھائی
ویسے آپ فھر سمے میں کیا کر میری پڑھائی بھی بہت اچھی چل رہی ہے بھائی جان ویسے تو آج ہم کافی کم سمے پڑھے لیکن تھوڑا سا سمے نہیں ملا لیکن کچھ دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا بھائی جان آپ بتائیے نا آپ کو کیا کیا آتا ہے آپ کو کھانا بنانے آتا
ہاں آ جاتا ہے
کیا کیا بناال تھ
چاول دال سبزی سبزی میں ہر سبزی بنا لیتے ہیں آلو کے بیگن پرول گوبھی مطلب ہر چیز کے سبزی ہم بنا لیتے ہیں اور چکن مٹن بریانی سب بنا لیتے ہیں روٹی تھوڑا موڑا بنا لیتے ہیں تھوڑا لیکن تیڑا میڑا ہو جاتا ہے
تو روٹی بنانے کے لیے کیا کیجیے گا بھائی جان پہلے روٹی کو بل دیجے گا ٹھیک
ہاں
اس کے بعد وہ جس پہ بیلا جاتا ہے اس پہ روٹی کو بڑھیا سے بیل کے رکھ دیجیے گا اور اس پہ کٹورا ڈال دیجیے گا بیچ میں اور جتنے بھی سائڈ کے ہوں گے اس کو کاٹ دیجیے گا ہو جائے گا ٹھیک سمجے
ہاں بھائی چانس
ہم بھی یہی طریقہ سے بناتے ہیں ب
چلیے
اور بتائے نا اور بتائیے نا بھائی جان کہاں کہاں گھومے کوئی گھومے کہ نہیں ابھی تک
ابھی تک تو ہم پٹنہ گھوم چکے ہیں ممبئی گھوم چکے ہیں اپنا شہر تو گھوم ہی رہے ہیں
کوئی جگہ پسند ہے بھائی جان کافی جو گھومنے کا کافی من ہے وہ آیی سے ہمم
بالو کا وہاں بہت اچھا لگتا ہے شام کے وقت
ویسے آپ کو پھول پودا یہ سب لگانا ہے
ہاں بھائی سب
تو آپ اپنے گھر کے باہر کیوں نہیں لگا دیتے کون کون پودا لگانے کا وچار کر رہا ہے
گھر پہ تو نہیں لگائے لیکن ہمارے گواس پہ لگائے ہیں
کیا کیا لگا رہا بھائی ج
پودے پہ لگائے ہیں آم کا پودا کٹال کا لگائے ہیں کیرلا کا پودا لگائے ہیں اور ایک نیم کا ہے کدم کا پیڑ ہے اور پھول میں ہو گیا اڑہول کا پھول اور گلاب کا پھول چمیلی کا پھول یہی سب
چلیے اچھی بات ہے یہ سب سندرتا بھی بڑھا دیتی ہوگی نا
ہاں بھائی جان
اور بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے آج کل سمے مل رہا ہے کہ نہیں
مل جائےیں آپ بتائیے خالی سے سمے میں کیا کہتے ہیں آپ
ہم کھے سمے میں کوکنگ سیکھتے ہیں ہنر سیکھتے ہیں جیسے ایڈیٹگ ہو گیا یہ سب سیکھتے ہیں اور بھی کچھ سیکھتے ہیں ابھی دھیرے دھیرے اور کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں
چلیے اچھی بات ہاں اور بتائے کھانا کھا لیے آپ
ہاں ہم کھانا کھا لیے
کیا ہو بن ہے
ہم کھائے چاول مچھلی اور اس میں تھوڑا گئے تھے باہر تو دو بسکٹ کھایا یہی سب کھایا ب
چلیے ٹھیک ہے
توا ہم کو باہر جانے گم تھا
باہر جانا ہے کس کس جگہ پر پہ جانا ہے
و ج وہ تھوڑا ایڈن برگ جانا ہے ایڈن بہ جانا ہے اسکاٹ لینڈ میں جانا ہے لندن سے تھوڑا آگے ہے وہاں پہ کافی اچھی اچھی چیزیں ہے نا وہی دیکھنے جانا ہے بھائی
ا چلیے ٹھیک ہے آئیے
بھائی جان آپ کیا کر رہے ہو
ابھی تو آپ تھوڑا خالی سمئے تھا کھانا کھا کے ٹہل رہے تھے سوچے کہ ابھی تھڑا آپ سے بات کر لیں
ا پڑھائی کتنا گھنٹہ چلتا ہے بھائی جان
دن کو پڑھائی منیمم تین سے چار گھنٹے کرتے ہیں اور رات کو دو گھنٹے
وہ بھائی جان اور مطلب کہ کھانا میں آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں
چانہ میں بنا لیتے ہیں چاول دال سبزی روٹی بھی تھوڑا موڑا اچھے سے مطلب پکا لیتے ہیں اں میرا ہو جاتا ہے اس اس کے بعد ای بھی چکن بنا لیتے ہیں مٹن بنا لیتے ہیں بریانی بھی بنا ہی لیتے ہیں سب چیز بن ہی لیتے ہیں
آپ کو مانساہاری کھانا پسند ہے یا شاکاہاری
کھانا تو دونوں ہی کھاتے ہیں شاکاہاری اور مسی لیکن زیادہ تر شاکاہاری کھاتے ہیں شاکاہاری پسند ہے دال چاول سبزی اچھارام کا
آم کا چائے بنانے آتا ہے
بھائی جان ہمیں تو نہیں آتا لیکن ہماری امی کو بہت اچھے سے آتی ہے بنانے
ہمم کا اچار کائے بائی جا
ہاں کھیں ابھی ابھی بھی لگا ہے آم کا اچار ہمارے گھر
بہت بہت لذیذ ہوتا ہے نا بھائی ج
بہت لذیذ منہ میں پانی آ جاتا ہے کھانے سے
اور اس کے جانور بھی ہوتے ہیں بھائی کافی لذیذ
ہاں بھائی جان
اور بتائیے بھائی جان کیا چل رہا ہے
یہی چا بس سوچ رہے تھے کہ کہیں کل گھومنے نہیں چلے جا چلیے گا
ٹھیک ہے بھائی جان بہت بہت ش شکریہ بات کرنے کے لیے اور امی ابو کو میرری طرف سے سلام کریے گا ٹھیک ہے
جی بھائی ج بھائی جان خدافظ
چتی ہے بھائی جان